ہل
آواز آ آپ بہت ہاں تو تو آ
ہماری آواز سلو رہی ہے
ہاں
ہیلو
اب اب آ رہی ہے
جی اسٹارٹ کریں کہاں سے کریں اسٹارٹ جہاں سے چھوڑے تھے ہم لوگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھرڈ پہ تھے پانی کتنا پیتی ہو ہیلو
چ آ کس پ
ہلو
و آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے
تھوڑا شک ہے
اسٹارٹ کریں
ہاں
پانی کتنا پیتی ہو
س کاارا
ملا کو پیراگراف ا
آ سے
ہیلو
ہاں مل گیا آنیسٹلی بہت کم دیتی ہے
اچھا ڈ ڈ ہائڈریشن سے بھی ہٹیچ اور ویکنیس ہوتی ہے
صحیح ہے صحیح ہے لگتا ہے مجھے واٹر ان کرنا چاہیے مجے پانی زیادہ پینا چاہیے
بالکل اور ڈائٹ کیسی ہے
ہ میری ڈائٹ بریک فاسٹ اکثر صبح کا ناشتہ میں اسکپ کر دیتی ہوں
ارے بریک فاسٹ اس کے مت کیا کیا کرو ارجی کے لیے ضروری ہوتی ہے
اچھا کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
کچھ سمپل کھا لو فروٹ ایگس یا سینڈوچ
ا اچھا آئیڈیا ہے گڈ آئیڈیا ہے
ایکسرسائز کرتی ہو
نہیں بس گھر کے کام
روز بیس سے تیس منٹ و بھی انقس ہوتی ہے
ہ مجھے نا لیزنیس بہت ہوتی ہے بہت تھکان فیل ہوتی ہے
اسٹارٹ اسمال ٹین منٹ سے شرو کرو م اسٹیٹ بھی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے نا
بہت زیادہ اسٹریس سے ہی تو سلیپ ڈائجیشن سسٹم سب خراب ہو جاتی ہے
تم تم اپنی ہیلھ کیسے مینٹین کرتی ہو
میں نا پانی زیادہ پیتی ہوں واک کرتی ہوں اور ایک جنک فوڈ لمٹ میں کھاتی ہوں
جنک فوڈ میری ویکنس ہے
کبھی کبھی ٹھیک ہے بٹ زیادہ نہیں کانا چاہیے صحیح ہے نا
ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے
ہ تھھینکس یار آج تو تھوڑی ہیبٹ امپروو کروں گی
گڈ یعنی س کے سب سے امپورٹنٹ ہے
ہ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے ویسے کل تم کہہ رہی تھی کہ باڈی پین ہو رہا تھا
ابھی بھی ہے
ا تو نہیں ہے
نہیں فیور نہیں بس باڈی ہیوی لگ رہی ہے
شاید ریسٹ کی کمی ہو آج کل تم بہت زیادہ بزی رہتی ہو نا
ہاں روٹین بہت ا ایتک ہو گئی ہے
ہ پراپر میلس لیتی ہو کھانا کھاتی ہو پراپر
کبھی کبھی لنچ اسکپ ہو جاتا ہے
یہ اچھا ہے مل اسکپ کرنے سے انرجی لو ہو جاتی ہے یہ اچھا نہیں ہوتا ہے
پتہ ہے لیکن ٹائم مینج نہیں ہوتا
چائےگاننا پڑے گا نا سب سے زیادہ ہماری ہیلتھ امپورٹنٹ ہوتی ہے
صحیح کہہ رہی ہ
فروٹ یا ہیلدی اسنیک کاتتی رہا کھات ہو
بہت کم
وٹامنس کے لیے فروٹس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں
مجھے اورینج اور ایپل پسند ن ہ
گریٹ تو بہت اچھی بات ہے ریگولر کھا سکتی ہو نا پھر تو
ایک اور پرابلم ہے اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گئی ہے
جاتا ہو کیا آئیپین کرتی ہیں پھر
ہاں اور کبھی کبھی آنکھیں بہت برلنگ ہوتی ہے
جلنے لگتی ہوں ہاں تھوڑی دیر بعد اسکرین سے بریک لیا کروں
ہ میں وزلی بنا بریک اپ بریک کے فون یوز کرتی رہتی ہوں
ہ اس لیے اسٹریس اسٹرین ہوتا ہے تھوڑا واک بھی کر لیا کروں
و سے وق سے اچھا میں فرق پڑتا ہے
ہاں بہت بلڈ سرکولیشن وٹر ہوتا ہے تھوڑا سا مائنڈ ہمارا فریش فیل کرتا ہے
مجھے لگتا ہے مجھے روٹین رشٹ کرنا چاہیے
بالکل دیکھو سلیپ فوڈ کھانا ہمارا پانی ہماری باڈی کی موومنٹ سب امپورٹینٹ ہے ہمارے لیے
تمہاری ایک بات مجھے بہت اچھے لگتی ہے
کیا
تم ہیلتھ کو لائٹلی نہیں لیتی
کیونکہ دیکھو اگر ہیلتھ اچھی ہے تو باقی کام کو بھی اچھے سے ہم کر سکتے ہیں
صحی بات
پرومس کرو اتنا خیال رکھوں
پرومس اور تم مجھے ریمائنڈ بھی کرتی رہنا
بالکل بالکل بالکل بالکل ویسے ایک بات بتاؤ ایکسرسائز ا مس کر رہی ہو کب سے ایکسرسائز مس کر رہی ہو تم
میم اتنا ہی ہے اتنا ہی ہے بس پھر اس کے آگے دوسرا پیراگراف آگے
یہ دیا نا میں نےٹیک کیا نا دیکھو اس کو اس کو یہ دیکھو ٹک لگا نا اس کو دیکھو
اچھا اچھا
کب سے ایکسرسائز مس کر رہی ہو
اچ اچھا ہ ہاں چار سے پانچ دن ہو گیا
ہاں اتنا غائب کیوں
بس موٹیویشن نہیں مل رہا ہے اور باڈی بھی ٹائڈ لگ رہی ہے
اچھا کبھی کبھی بریک ٹھیک ہوتا ہے لیکن لیکن کمپلیٹلی اسٹاپ مت کیا کروں
ہاں ہاں مجھے بھی گلٹ ہوتا ہے
دیکھو ویسے ڈائٹ کیسی چل رہی ہے تمہاری
ہنیسٹی جنک فوڈ بہت کھا رہی ہوں
چیپس اور فاسٹ فڈ
ہاں برگر اور فز موسٹلی
ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے لیکن ڈیلی انہلدی ہوتا ہے یہ کھانا
مجھے کریونگ بہت ہوتی ہے
اچھا کریونگ سب کو ہوتی ہے بٹ بیلنس مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے
بیلنس کیسے
ھیک میں کبھی کبھی جنک فوڈ اور باقی دن میں ہیلدی ملس کھا سکتے ہیں
ہیلتھی میلز بورنگ لگتا ہے
ہیلدی بورگ لگتا ہے ہر ہیلدی چیز بورگ ہوتی ہے اسمی فوٹ ب سینڈوچ بھی ٹیٹی ہوتے ہیں
اس مرت مجھے پسند ہے
تو پھر بہت اچھی بات ہے بریکفاسٹ میں یہی کھایا کروں پھر
ویسے مینٹل ہیلتھ بھی فزیکل ہیلت جیس امپورٹینٹ ہوتی ہے نا
بالکل اسٹریس اور اوور تھنکنگ باڈی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں
میں اوور تھنکنگ بہت کرتی ہوں
اچھا جب زیادہ اوور تھنکنگ ہو تھٹس زیادہ ہو جائے نا تو کسی سے بات کر لیا کرو یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے
میں یوزلی سب کچھ اندر ہی رکھتی ہوں
نہیں نہیں ہر چیز اکیلے کیری کرنا مشکل ہوتا ہے
شاید اس لے کبھی کبھی بہت ایگزسٹنگ فیل ہوتی ہے
ہو سکتا ہے دیکھو تھوڑا سیلف کیئر بھی ضروری ہوتی ہے
سیلف کیئر مطلب
مطلب ریسٹ لو اچھا اچھی نیند سو ہیلدی کھانا کھاؤ اور اپنے لیے ٹائم نکالو
ہاں مجھے اپنا روٹین پہ کم کام کرنا چاہیے
دیکھو ایک اسمال چھوٹا سا اسٹیپ سے لو اکٹھا سے بڑی چیزیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے ایک دن میں سب چینج کرنا ضروری نہیں ہے تھوڑا تھوڑا چینج کرنا چاہیے
تھینک یو یار تمہاری باتیں موٹیویٹ کرتی ہے
اب تگا سادھار م ا ویسے یہ بھی تمارا
ہ ہاں سو گیا ابھی اب تو
چوٹا ہے کیا
جگ رہا تھا ابھی سویا ہے
اچھا اچھا اچھا کتنا چھوٹا ہے
ابھی یہ قریب تین سال کا
اچھا ایک ہی بیبی ہے
ہاں ایک ہی ہے
ہسبینڈ باہر ہے جاب کرتا ہے
ہاں ہسبینڈ گھر پہ ہے ہسبینڈ کچھ کام نہیں کرتے نا اسی لیے ہم یہ سوچے تھے کام کرنے کے لیے
یتا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
مطلب ہسبینڈ مب کی نہیں ک جاب وغہ کی نہیں کر کوئی پرلم ہے
کچھ نہیں کرتے ان کا من ہی نہیں کرتا کرنے کے تو ہم کو تو پیسے کی ضرورت ہے
بالکل شادی کتنا چالو ہےا
شادی کے پانچ سال ہو گئے
بتاؤ پانچ سال سے اسٹرگل کر رہی ہو
جی ہاں کچھ ملا ہی نہیں ہم کو ت ہم کوئی ہ ت ہم کو کم میم کا نمبر ملا تھا ایک بار لکشمی میم کا نمبر تو ہم ان سے بات کیے تھے تو ان نے بولا تھا کہ ہم آپ کا لگوا دیں گے
تم اس کو بھی کرو اور پس بتا دوں گی با کالنگ و تو کر لگی ن
اچھا
کالنگ ور کر لو گی آتا ہے تو کالنگ ک
کالنگ میں تو مطلب بہت میرا ٹائم انویسٹ ہو جائے گا میم جیسے یہ چل رہا ہے یہ والا ورک یہ اچھا ہے
نے بھی بڑھیا پیسہ دتا ہے
ہ
چلو ٹھیک ہے میں بھی کرتی ہوں نا ٹائم ہو گیا ہے نا
جی جی جی
ساری س
کود